السلام علیکم
اللام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں جناب
ہو
آج شام آج شام میں پرانی فلم دیکھ رہا تھا
خیریت معلوم کر لو پہلے خریت کو معلوم کر لو ہلو
میں ٹھیک ہوں آپ خری
جی الحمد للہ میں بہت بڑھیا ہوں اچھی ہوں جیے ہیں اور سنا ہے کیا چل ہ ہ
کا موسم بہت اچھا تھا آج موسم بہت اچھا تھا مجاج بڑا خوش ہے بارش ہو گئی ہوائیں چل گئ
الحمد للہ اللہ کا فضل سب اتنا اتنی گرمی میں بھی اتنا عمدہا موسم ہو گیا ہے کہ کیا ہی بتاؤ
بالکل بالکل اتنا خوش نما اتنا خوش نما مو سم ہو گیا ہے کہ بس دل بھی خوش ہو گیا باغ باغ ہو گیا دل
ہ چ صحیح کروںا
آچھا اچ س کون تو نہیں ل آ
آج کیا کر رہی ہیں آپ کیسے وقت کیا کھا رہی ہیں
میں میں کورکور خ رہی ہوں
اچھا نمکین وغیرہ چائے بسکٹ لے رہی ہیں
جی چائے بسکٹ
او صحیح ہے اور کیا کر لیا آج
بس وہی روزمرہ کے کام باورچی خانے سے ملگ رہاتے ہ ائی یہ سب چیز ہے باچی خانے سے کوھا کھانے میں زندگی کو گوائی ہماری
ہ ہ صحی ہے صحیح ہے
او سم
میں میں کیا سنا ہوں میں تو آج شام میں ایک پرانی فلم دیکھ رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ فلمیں بھی عجیب چیز ہے بعض اوقات ایک اچھی کہانی انسان کو اپنے اپنے شہر میں اس طرح جا کر لیتی ہے کہ وہ چان چند گھنٹوں کے لیے اپنی تمام پریشانی بھول جاتا ہے
صحیح کہا آپ نے بالکل درست فرمایا اچھی فلم محض تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتیں بلکہ وہ انسان انسان کو مختلف جذبات خیالات اور تجربات سے بھی روش روشناسا کرتے ہیں
صحیح مجھے خاص طور پر وہ فلمیں پسند ہیں جن میں مضبوط کہانی گہرے جذبات اور حقیقت سے قریب کردار موجود ہوں ایسی فلمیں انسان کو سوچنے پر م مجبور کر دیتے ہیں
وقع سرمایا میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ فلم کی اصل خوبصورتی یا تو اس کی کہانی میں ہوتی ہے اگر کہانی کمزور ہو تو بڑا سا بڑا اداکار بھی فلم کو کامیاب نہیں بنا سکتا
آپ کی بات سے اتفاق ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مصنفین مصنفین کس قدر محنت سے کردار تحلیق کرتے ہیں بعض کردار اتنے حقیقت پر پسندیدہ ہوتے ہیں کے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمارا ارد گرد ہی موجود ہو
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے یہی تو فین کی طاقت ہے جناب ایک اچھا م ایک اچھا مصنف اپنے الفاظ کے ذریعے خیالی دنیا کو اس طرح پیش کر ہے کہ وہ حقیقت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے مصنفین ایسے ہی ہوتے ہیں
آپ کے خیال میں ایک بہترین فلم کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہوتی ہے
میرے خیال میں میرے نزدیک ایک بہترین فلم وہ ہے جو انسان کے دلوں کو چھو لے خواب و تاریخی ہو مشرتی ہو یا رومانٹک اگر اس میں کوئی سبق کوئی احساس یا کوئی پیغام موجود ہو تو وہ یادگار بن جاتی ہے ہمیشہ کے لیے ہ
واقعی ب سلمین انسان کو زندگی کے بارے میں نئے زذویے سے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ہر شخص اپنی زندگی میں ک ن کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے
ہوں اور اور بعض فلمیں تو ایسی ہوتی ہیں اور جو امید کے پیغام دیتی ہیں وہ یہ سکھاتی ہیں کہ مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو صبر شکر اور حوصلے کے ساتھ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے ہے نا
مجھے فلموں کے پاس مجھے فلموں کے پاس منظر میں بجنے والی موسیقی بھی بہت دلچسپ لگتی ہے بعض اوقات ایک دھوم پورے منظر کہ اس بات کو کئی گنا برہا کر دیتی ہے
صحیح فرمایا اپنی بالکل موسیقی فلم کی روح کی مانند ہوتی ہے اگر مناسب موسیقی شامل کی جائے تو خوشی غم خوف اور حیرت جیسے جذبات زیادہ مؤثر انداز میں ناظرین تک پہنچتےے ہیں اور ناظرین کو یہ چیزیں پسند بھی آنی چاہیے تو زیادہ رہتا ہے
آج کل تو فلم سازی میں جدید ٹیکنالوجی کا بھی بہت استعمال ہو رہا ہے حیرت اندیز حیرت انگیز مناظر اور بصری عثرت دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے
ہاں یہ درست ہے بہت زیادہ درست ہے لیکن میری رائے میں ٹیکنالوجی صرف ایک ذریعہ ہے اصل اہمیت اب بھی کہانی مکلاموں اور کرداروں کی ہے مکالموں نے اور کرداروں کی ہے اصلی کہانی کو ہے نا اصلی کہانی مکم
بالکل بالکل بالکل لیکن لیکن بعض فلموں کو صرف بعض لوگ فلموں کو صرف گ صبق گزاری سمجھتے ہیں نہیں میرے خیال میں اچھی ف فلمیں ادب کی طرح انسان کی فکری تربیت بھی کرتی ہیں
سحیح فرمایا میں بھی اسی رائے کی حامل ہوں جو آپ نے کہا میں بھی اسی رائے کے حامل ہوں فھر میں م مختلف تہذیبوں ثقافتوں اور مسرتی م مسائل کو سمجھانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتی ہیں ہے نا
کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر زندگی کے مختلف ادوااز پر فلم بنائی جائے تو ہر انسان کی داستان ہر انسان کی داستان کتنی منفرد اور دلچسپ ہوگی ہے نا
جو ایک مکمل داستان کا روپ اختیار کرتے ہیں
صحیح بات ہے آج آپ سے فلموں کے بارے میں گفتگو کر کے بہت لطف آیا ماشاء اللہ مجھے محسوس ہوا کہ ایک اچھی فلم کی صرف وہی شخص کر سک ایک اچھی فلم کی تعریف صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو کہیں نہ کہیں فلموں کے جذبات کی اہمیت کو سمجھتا ہو
بالکل صحیح کمایا مجھے بھی یہ گفتگو بہت پسند آئی سچ میں سچ کہوں مجھے بھی یہ گفتگو بہت پسند آئی ہے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایسی فلمیں دیکھنے کو ملیں جو نہ صرف تفریح فراہم کریں بلکہ علم شعور اور مثبات سوچ بھی آتا کریں کیونکہ آج کل جو فلمیں ہیں وہ پہلے جیسی رہی نہیں ہے صرف ایک بار دیکھو مووی دوبارہ دیکھ س کا من نہیں ہوتا دل نہیں کرتا
ویسے کچھ مووی ویسے کچھ فلمیں کچھ مووی ہمارے مذہبی تعلق سے بھی بہت جڑی ہوئی ہیں آج کل جیسے کہ آپ اپنے اپ اپنے جیسے مذہبی تعلق سے بھی جڑی ہوئی ہے کچھ فلمیں جیسے کہ آپ کوئی مووی سیریز دیکھ سکتے ہیں جن میں جن میں یہ ہو کہ آپ کو اپنے تربیت جو ہے صحیح طریقے کی چیزیں بتائی جاتی جل
جی جی جی جو خاندانی روایات اور خاندانی یہ سب چیزیں ہیں اس میں تہوار ہوتا ہیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے بہت زیادہ
بالکل بالکل
ہوں بالکل صحیح کہا آپ نے فلم دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے ایک آرام سے لگاؤ فلم اور اپنا فیملی کے ساتھ دیکھو ایک اچھا ماحول بنا کر
ہاں اپنے خاندان کے ساتھ بھی تو اور بہت مزہ آتا ہے
آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب بہتےے ہ تو بہت مزہ آتا ہے
ہاں
اور اداکارہ اچھی ہوں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے دیکھنے میں
ہوں میں تو سوچ رہا ہوں میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اداکارہ ہی بن جاؤں اداکار ہی بن جاؤں
ضرور ضرور پہنچ سریہ
لیکن میں ایسی فلم کروں گا جس جڑ نہ سحت والی ہو
بالکل
ج ک ج ک انسانی انسانی جذبات سے جڑی ہو لوگوں کو صحیح رحت کھا رہی ہو صیت صحیح مل سکے
جی چلیے پھر بات ہوگی ذر ہم ممی امی جان بلا رہی ہیں
ٹھیک ہے آپ جائیے اپنی والدہ کے پاس جائیے
جی ج چلیےھیک پھر بات ہو گئی
ٹھیک ہے اللہ حافظ رام